ہلو
ہیلو
ہاں السلام علیکم
وعلیکم السلام
کیا کر رہے ہیں
کچھ نہیں
اور سب اور سب خریت
ہاں سب ٹھیک ہے
آ ہاں اللہ کا تو وا سب ٹھیک ہی رہنا چاہیے اور کیا کیا کیے صبح سے آپ
کچھ نہیں اسکول گئے تھے
اسکول میں کیا کیا پڑھائی کیے
یہ ہسٹری ہوا جیگررافی ہوا پلییٹیکل سائنس سبجیکٹ کا
کتنی میم لوگ ہیں آپ کے اسکول میں
میںیز اسکول میں میم سر لوگ بہت ہے مطلب تیس پینتیس لوگ ہونگے سب ملا کے
کون کون سا سبجیکٹ کے سر لوگ ہیں وہاں
سارا سبجیکٹ سبجیکٹ کا سر ہے میم ہے
اچھا ا تو آپ کی آپ کی یا بہن لوگ ہیں نا وہ وہ سب کون کون سی کلاس میں ہیں
ان لوگ ایک ٹین کلاس میں ایک فور کلاس میں ہاں
اور بتائیے
اور سب ٹھیک ہے ابھی بیٹھے ہیں اسکول سے آ کر کے
ا چالو اب ٹیوسن بھی پڑھتی ہیں
نہیں ہم ٹیوشن نہیں کرتے ہیں
تو آپ کا تیاری گھر میں ہو جا رہا ہے
ہاں
اچھا انشاء اللہ اچھی بات ہے کیا چاہیے
خود سے پڑھتے ہیں یوٹیوب میں کلاس کرتے ہیں
ہاں اور بتائیے
اور سب ٹھیک ہے آپ کیا کررہے ہیں
ابھی ہم بھی بیٹھے ہیں قرآن شریف پڑھ رہے تھے اور کھانا یہ سب کھا کے بھی بیٹھے ہوئے تھے تھوڑا باہر میں
ہاں
اور آپ کی امی لوگ سب ٹھیک ہے نا ان لوگ کا طبیعت وغیرہ سب ٹھیک ہے
ہاں سب ٹھیک ہے
امی سب کیا کر رہی ہیں
امی کچھ نہیں ایسے ہی بیٹھی ہوئی ہے باہر
بھائی کہاں گیا ہے آپکا
میرا بھائی کھیلنے گیا ہے
ہمم پتا نہیں میں کھیل کھیلنے ہی گئی ہوگی
اور کھانا میں کیا کیا کھایا ہے
کھانا تو ابھی نہیں کھائے ہے لنچ لے کے گئے تھے تو کھائے تھے روٹی سبزی
ناشتہ کر کے جاتے ہیں
ہاں
کتنا مجھے کا اسکول آپ لوگ کا
اسکول نو بجے نو نو بجے کا ہے اور تین بجے چھٹی ہوتی ہے لیکن کل سے ریمیڈیل کلاس ہوگی ساڑھے آٹھ بجے ہی جانا پڑے گا
وہ یہ چھٹی کب ہوگی پھر
چھٹی تین بجے
سیم ٹائم میں
ہاں
اچھا
ہوں
اور رات کا کھانا کا تیاری کرنے لگا آپ لوگ
نہیں ابھی تو کچھ نہیں ہوا ہے
کیا بنائیے گا کچھ اندازہ
ہمم پہلے روٹی روٹی سبزی بنے گا
دادی لوگ کیا کر رہی ہے
دادی تو ادھر گئی ہے گھومنے باہر ایسے ہی
ائرم اریبہ
ہاں ان لوگ بھی کھیل رہی ہے باہر سردی ہو گیا ہے
ارم کو سردی ہو اریبہ
دونوں کو
دونوں کو انشاء اللہ تعالی اللہ چاہئے تو ٹھیک ہو جائے گی ایسے بھی سردی کوئی بڑی بات نہیں ہے
ہاں
ہاں
وہ تو ہوتے ہی رہتے ہیں رہتا ہے موسم کے حساب سے اور
ابو لوگ ٹھیک ہے نا
ہاں سب ٹھیک ہے
تو اسکول کے جائے تھے تو چاٹ سب کائے تھے کہ مطلب اسکول کے بعد لنچ کی اور ڈائریکٹ چھٹی ہوا تو گھر آ گئے
ڈائریکٹ گھر ہی آ گئے تھے آج کچھ نہیں کھائے ویسے
مطلب آپ لوگ کا اسکول آؤٹ ایریا میں ہے یا ٹؤن ایریا میں ہے
ٹاؤن ایریا میں ہے میرا اسکول
تو وہاں تو سب کچھ لگا ہوا رہتا ہوگا پورا کھانے پینے والا سامان
ہاں ٹوٹل سارا کچھ جو چاہیے رہتا ہے
ا اسکول میں کینٹین بھی ہے
نہیں کینٹینگ نہیں ہے میرے اسکول میں
آپ کے اسکول میں کیا کیا سویدھا اپلبھ ہے
میرے اسکول میں سائنس لیب ہے اور ایک لائبریری ہے اور اور کمپیوٹر ہے آئی سی آئی ٹی آئی ہے
ہاں اور اور واش روم یہ سب ہے کہ نہیں
ہاں وہ تو ہے ہی واش روم میں اور پانی کے لیے سویدھا ہے آر او لگے ہوئے ہیں سب جگہ
پلے گراؤنڈ
پلے گراؤنڈ بھی ہے
اچھا
بچوں کے کھیلنے کے لیے کچھ جھولا وغیرہ بھی ہے اور پھول وغیرہ سارا کچھ ہے
اچھا آپ لوگ کا مطلب اسکول کتنا کتنے تللہ کا ہے
ہم لوگ کا اسکول دو تللہ ہے اور مطلب بہت بڑا ہے ہم لوگ کا اسکول
پھر بھی کتنا لگ بھگ کتنا پھیلا ہوا ہوگا کتنا سینٹی میٹر پھیلا ہوگا
ہ اتنا نا نہیں پتا ہاں
تو ہاں مطلب مڈل اسکول سے ہائی اسکول تک ہے یا ہائی اسکول ہی ہے صرف
وہاں نرسری سے لے کر ٹویلو کلاس تک
تب اچھی بات ہے
پری نرسری ہاں
ا تو آپ کو مطلب آگے کچھ سوچا کہ کیا آگے کرنا ہے
ابھی تک کچھ سوچے نہیں ہے فیل حال
تو ابھی سے سوچیے گا تب نا اب تو ابھی آپ کون سے کلاس میں ہے
میں ابھی ٹویلتھ کلاس میں ہیں
تو اس بار فائنل اگزام دینا ہے تو ابھی آپ سوچیے گا تب ن کہ آپ کو آگے کیا کرنا ہے
ہاں
آگے پڑھائی کرنی ہے یا اتنا ہی میں رہ جانا ہے
کرنی ہے کہ
مطلب آپ کے شہر میں اتیھی ہے بی اے کے لیے یہ کالج ہے
ہاں ہے
ا آپ کے شہر میں اچھا پڑھائی ہوتا ہے یا دوسرا جگہ جا کر آپ کریے گا
میرے شہر میں بھی اچھے پڑھائی ہوتا ہے اور کوئی کوئی دوسرا شہر میں بھی جاتی ہے جس کو زیادہ پڑھنے کی اچھا رہتی ہے
ہ اسکول کیا جاتے ہیں پیدل جاتے ہیں یا گاڑی سے جاتے تے ہیں کہ بس سے جاتے ہیں
ہمیں اسکول پیدل جاتے ہے کبھی کبھی من کیا تو آٹو مل جاتا ہے تو آٹو میں بیٹھ کے جاتا ہے
ہ تو مطلب یہ آپ کا اسکول لگتا ہے پاس ہی میں تبھی نا لوگ پیدل چل جاتے ہیں
ہاں ہم لوگ کا اسکول دور نہیں ہے مطلب دس پانچ منٹ لگتا ہے جانے میں
ا اچھا بات ہے
اور سلو جائے گا تو پندرہ منٹ میں آرام سے پہنچ جائیے
ہ مطلب ہم بات ہی سب کرتے اپنے فرینڈ لوگ سات جائیےگا تو پندرہ منٹ اور ڈائریکٹ جائیے گا تو دس منٹ
ہوں
ہوں تو آٹو والا بھیا یہ سب پیسہ لیتے ہیں کے ایسے ہی پہنچا دیتے ہیں
نہیں ادھر ہی جان پہچان کے ادھر رہ تو بیٹھا لیتے ہیں ھم
اور سب خیریت ٹھیک ہے نا
ہاں سب ٹھیک ہے
اور آپ بتائیے اپنے بارے میں کچھ اور ان اور اللہ کے دعا سے سب ٹھیک ہی ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا طرف سب ٹھیک ہے
اور سلائی وغیرہ آپ سیکھ رہی ہیں
ہاں سیکھ رہ ہے
آپ کو کیا کیا کرنے میں انٹریسٹنگ لگتا ہے
ہ میرے کو مہندی لگانے میں بہت اچھا لگتا ہے
ہاں
اور کمپیوٹر سیکھنے میں پڑھنے میں اور یہی سب ڈرائنگ ہو گیا یہ سب بنانے میں پھول پتی وغیرہ اور ڈیکوریٹ والا پورا سامان اور گلدستہ وغیرہ اور یہی سب
کیا تھی گا اتنہ ہلہ ہولا لگ رہا کوئی آواز کر رہا ہے
وہ کام لگا ہے تو وہی ہلہ ہو رہی ہے
آپ کے گھر میں کام گھر بن رہا ہے
ہاں
کتنا تال آپ لوگ کا گھر ہے
میرا گھر ایک تللہ ہے
اچھا کوئی بات نہیں اللہ تعالی اتنا ہی میںت ہی کر دیں گے کوئی بات نہیں دیر سے ہی اپنا گھر محل ہو یا جھونپڑی اپنا گھر اپنا ہوتا ہے
ہاں
انشاء اللہ آج ایک تلہ ہے تو کل دو تللہ ہو جائے گا
ہاں وہ تو ہے ہو ہی جائے گا کبھی
اور آپ لوگ کے ابو یہ سب کتنے بھائی بہن ہوتے ہیں
ا تین بھائی
اور بہن
تین
تو آپ کے ابو بڑے ہیں یا ان کے بھیا لوگ بڑے ہیں
میرے ابو سے ایک بڑے ہے میرے ابو بیچ میں ہے منجلے ہے
اچھا آپ کیا ابو لوگ کیا کیا کام کرتے ہیں
میرے ابو میکینک ہے
ہاں
بائک میکینک ہ
تو کیا ہوا اللہ کے کرم سے وہ بھی اچھا کام ہے
ہمم
کوئی بھی کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا بس اپنا کام اپنا ہوتا ہے جس سے ہم کو دو وقت کا روٹی مل رہا اس اس چیز کو بولنے